آاب آداب
ا ح وعلیکم السلام بھائی جان و علیکم السلام کیسے ہو
آداب جناب آواز نہیں آ رہی کیا
اداب اداب اور بتاؤ کیسیے ہو ہلو آواز آ رہی ہے کیا ہلو بھجن کیس دوو
آواز آ رہی ہے کہ میری آواز آ رہی ہے
آرے آ رہے آپ بولیے
اور فرمائیے جناب کیا حال چال آئیں بس آپ کے
مست ہے بتائیے کہاں پہ ہ میں تو آج آگرہ پانچ منٹ گھومنے آیا تھا بتائیے
کیا ہوا
تاج محل گھومنے آیا تھا جناب
آواز کیسے کم رہی آپ کی
کم آ رہی ہے جوور سے کم بالکل نہیں آ رہی نیٹور ایسی تو نہیں ہے
نہیں نیٹورک نہیں آواز کم آ رہی ہے یا ہے صحت میں آواز کم آ رہی ہو صحب
کان سے لگائیے نا جب آئیے نا ایسا نہیں ہے جناب ہماری تو بالکل کریکٹ آ رہی ہے
اور بتائیے جناب
کل میں انسٹا پہ ایک ریلس دیکھ رہا تھا اس میں بتا رہے تھے کہ یہ جگہ گھومنے چاہیے اگر آپ تاج محل گھومنے آ رہے ہو تو سوچا گھوم کے آئئے تو تاج محل گھوم کے آئے آج
آ جائیے تاج محل آ جائیے تاج محل گھومنے کے لیے اچھے طریقے سے لطف اٹھائیے
تو و ارے ویسے سوشل میڈیا کا زمانہ بہت چل رہا ہے نا بھائی کیا کریں ار
ہوں
توھر ایسے ایسا بتاؤ کہ جو آج کل ہم جو سوشل میڈیا نا اس کا بہت زمانہ چل رہا ہے تو لوگ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل کو دیکھتے ہیں جیسے کہ انسٹاگرام یوٹیوب فیس بک واٹس ایپ یہ سب کا مطلب دھیان ہوتا ہے بچوں کو
ہ یہ بات تو صحی بول
یہ بنا یہ جنا بتائی ہو کہ ایک سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ بے سک جی سوشل میڈیا اچھی ہے یا بری ہے ویسے
سوسل میڈیا اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے لیکن اس کا استعمال کرنا آنا چاہیے جو استعمال کرنا جانتا ہے وہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے جس کو برے طریقے سے استعمال کرنا آتا ہے اس کے لیے برا بھی ہو سکتا ہے س
ارے جناب کیا بات کر رہے یار جناب جیسے دیکھا جائے نا کہ سوشل میڈیا ایسے آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں ایک دوسرے سے مل جڑتے ہیں جانکاری ساھا کرتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنے وچار ویکت کرتے ہیں جیسے واٹس ایپ پہ بات کر سکتی ہیں انسٹاگرام پہ بات کر سکتے ہیں فیس بک یوٹیوب وغیرہ یہ سب ہ آج کل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم چل رہے ہیں
جی جی ضور جی ضور بلیے
جناب ویسے اس کے کچھ فائدے اور گھاٹے وغیرہ تو سے ہر چیز کے ہوتی ہیںار کچھ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ سوشل میڈیا کے کون کون سے بینیفٹ ہیں
سوشل سوشل میڈیا سے سے جو کرنٹ میں جو چل رہا ہوتا ہے اس کی نالج مل جاتی ہے ہمیں اس پر ہم کسی بھی پرکار کا جو ٹاپک ہوتا ہے انٹر ٹ ہو سکتا ہے آپ کا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے نیوز ہو سکتا یہ کوئی آپ کا فوسر ہو سکتا ہے جو آ کو انفلوئنس کرتا ہے کسی بھی چیز کے لیے ایبلیینس کرتا ہے تو اس سے ہماری ہ
آ آج کل تو کیا ہے آج کل میں اچھی تعلیم بھی مل سکتی ہے آن لائن تعلیم ملنے میں فائدہ کرتا ہے ن سوشل میڈیا جیسے نئے نئے پلیٹ فارم وغیرہ چل رہے ہیں تعلیم کے لیے
ہاں صحی ہے نا
اور روزگار کے موقے پہ بھی دے سکتی ہے علم اور معلومات بھی کر سکتی ہے جیسے کہ آج بہت سے لوگ سوشل میڈیا سے کپائی بھی کر رہے ہیں کنٹیکٹ کیے سن ڈیجیٹل مارکیٹ فلنگ اور آن لائن بزنس دروازے کلھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا سے
ارے سوشل میڈیا سے اپنا کنٹینٹ جو کریئشن ہوتا ہے-اپنا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں کوئی کنٹینٹ بن کر کے آپ کے پاس پرٹیکولر کوئی ایسی کوئی مطلب ایک آرٹس ہے کوئی جو آپ کو مطلب اسپیچ ہو ہو سکتی ہے یا آپ کہ جیسے کوئی مطلب پینٹنگ ہو سکتی یا آپ کی بولنے کی اسکل ہو سکتی کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کو آپزینٹ سکتے ہو سوشل میڈیا پر پرزینٹ کر کے پیسہ کما سکتے ہو اچھا خاصا
جی جی جی جناب جی جناب بالکل بڑھیا بات کر رہے ہیں اب مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے اور اس کا ایک دقت اور ہے نا اس کی فیک نیوز فھیلانے میں اس کی بہت اہم بھومکا نا آج کلوگ ڈوٹی کبریں بھی بہت پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا سے
نہیں وہ تو سوشل
ہر جانکاری پہ بن کر بھرسہ نہیں کرنااہیے کبھی بھی
وہ ویوورس کا دو چار کنٹینٹ کریئٹر یا دو چار مطلب ایسے سوشل میڈیا انفلئسر جو ایک ہی بات کو رپیٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بات ست ہو سکتی ہے اگر ایک ہی اگر ایک چینل کسی بات کا دعوی کرتا ہے وہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے
آپ کل ہی کی کل ہی کی بات لے لو ایک دو چار لڑکوں نے میسج کیا تھا کہ آپ اس گروپ میں جڑ جاؤ یہ وغیرہ ڈن لڈ کر لو اس میں پیسے کما لو تو اس طرح سے یہ یہ فیک نیوز فنا لے کاا
جی اسکمر اسکمر ہوتے کیمرا گ چالو ہو
ہ پرائیویسی کا خطرہ رہتا ہے جیس سوشل میڈیا میں میری جانکاری سھنا سچت نہیں ہے نا
جب دوں
اور ایک تو دقت یہ بھی ہے نا کہ یہ وقت کا جائے بہت کرتا ہے سوشل میڈیا سب سے بڑا نق پند تو یہی ہے نا بکتی بربادی لوگ گھنٹوں ویڈیو اسکال کرتے رہتے ہیں اور پت ہی نہیں چلتا جناب کہ کتنا ٹائم گزر جاتا ہے
وہ آپ لمیٹیسن لگا کے دیکھ سکتے ہو نا آپ لمیٹیسن لگا لو ٹائم کی ہمیں سوسل میڈیا تیس منٹ یوز کرنا ہے یا پینتالیس منٹ یوز کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے سوسل میڈیا سے کیا ن کہ انسان جو فریٹائم ر بیٹاؤت وہ اس کا کہ نا آدی ہو جاتا ہےچل ہو جاتا ہے
وہ وہ وہ بات تو بالکل بڑھیا کر رہے ہیں ج ناب لیکن اس میں یہ بھی ہے نا بھائیان کی آی آپنا موبائل اپنے ہاتھ میں وہ تیس کا ایک گھنٹہ کم ہو جاتا ہے پت نہیں پڑتا نا وہ چینج کرتے تھے ٹائم کو بھی
اب ٹائم تو بہت ضیاع ہوتا ہے اس میں حالانکہ دیکھا جائے تو لیکن ٹائم ضیاہ اسی چیز پر کرنا چاہیے جو ہمارے لیے کوئی بھی جانکاری ہو سکتی ہے یا ویڈیو ہو سکتی ہے جو آوشک ہو یا اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی بینیفٹس ملے یا کوئی فائدہ ملے تو تو دیکھو لیکن اس میں کا انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے دیکھ رہے ہیں اسکرال کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں لیکن کوئی بھی کنٹینٹ ایسا نہیں جو آپ کا پسندیدہ ہو یا آپ کے فائدے کا ہو پھر بھی دیکھ رہے ہیں آپ تو وہ ہے نا وہ ٹائم کی بربادی زیادہ ہوتی ہے اس میں سمے زیادہ آ جاتا ہے
جناب یہ بتاؤ کہ جو ایک طرح سے دیکھا ہے نا تو کئی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھائی کے دوران بھی بار بار موبائل دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی توجہ کم ہو جاتی ہے نا کیونکہ ان میں مہتو کم ہو جاتا ہے اور ٹھیک ٹھاک سے سفر نہیں ہو پاتے ہیں بار بار اسپل ہو جاتے ہیں
میں وہ کا نا ایک جس سوشل میڈیا سے فرق پڑا ہے مانتا ہوں میں جیسے پندرہ سیکنڈ کی ایک ریل ہوتی ہے ایک مٹ ایک منٹ کی ریل ہوتی ہے تو آدمی کا کہ نا اس کو جو ایک ڈ ڈسیزن جو وہ ہوتا ہے یا مطلب ایک انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس پ اس کے پاس اسکپ کرنے کا آپشن ہوتا ہے یا اس کو بڑھ کر کے آگے دیکھنے کا آپشن ہوتا ہے ایسے ہی وہ آگے زندگی میں جو بھی ڈسیزن ہوتا ہے یا کوئی بھی کاریہ کرتا ہے تو اس کسی بھی کاریہ پر ایک سمے پر مطلب زیادہ لمبے سمے تک ٹک نہیں پاتا
ج ج جی جناب جناب جناب جناب ٹھیک ٹھیک بات بالکل بڑھیا کہا ایک بات تو طے ہے ج نا جو لو یہ فیک نیوز وغیرہ پھیلا رہے اسک بنا کرا رہے اللہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا
ہاں سحی بات ہے سحی بات ہے
اور ایک طرح سے دیکھا ج ہے ن اگر پوزیٹو پوائنٹ دیکھا جائے تو یہ روزگار کے موقع بہت اپلبد کراتا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا سے کمائی بھی کرتے میں نے بتایاات تھا پہلے اور ایک اور دیکھا جائے نا کہ سوشل میڈیا سے پڑھائی تو ہوتی ہوتی ہے لیکن آواز اٹھانے کا منچ بھی اسر بھی ملتا ہے جیسے کہ لوگ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی کئی لوگ ہوتے ہیں عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے قوم کو بھروسہ نہیں دلوا پاتے ہیں جھجک ہوتی ہے لیکن وہ ویڈیو کے مادھیم سے اس کے ماددھیم سے اپنی بات کو سمجھ رکھتے تھے اپنے قوم کیا سمدائے کے لوگوں سام
بالکل بالکل صحی بات ہے نہیں وہ تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب سوشل میڈیا پر ہم فل فریڈم کے حساب سے جو ہمارا جو سوتنترتا کا ادھیکار ہے تو اس کے اکارڈنگ ہم کچھ بھی اپنا منچ چاہا مطلب ٹاپک یا من چاہ کوئی بھی اپنا کچ کسی بھی بات کو لے کے رکھ سکتے ہیں کسی بھی پرسن کے لیے رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ف فٹم ہے ہ
بالکل بالکل صحیح بات ہے ایک بات اگر میں پرسنلی آپ سے پوچھوں ج نا کہ ایک دو دو لائنوں میں آپ اگر اسپشٹ کرنا چاہیں تو سوشل میڈیا میں یوج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا ٹائم ٹائم کے حساب سے کرنا چاہیے یا کس کو مطلب کسی وپ بتا ستے ہو
بالکل سوشل میڈیا دیکھو کوئی بھی چیز اچھی بری وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یوز کتنا کرتے ہو اور یوز کیسے کرتے ہو اگر سوشل میڈیا پہ جو آپ نے ف فالو کسی اچھے انسان کو کر رکھ ہے یا کسی مطلبپ اپنے جو آوشکتا انسار کوھ فالو کر رکھا ہے اگر اسے دیکھتے ہو تو فائدے مند ہے
گیا
لیکن آپ کس کسی بھی چیزوں کو ویسی دیکھیے جا جا رہی ہو ٹائم کے اکارڈنگ یا ٹائم مطلب فالتو خرچ ہو رہا ہے تو اس اس کہناا وہ سوشل مڈیا مطلب س جاتا ہے تو انٹرٹینمنٹ بن جاتا ہے پھر
ہ جناب اس کے بارے میں ایک ایک کہاوا تو چلتی ہے نا کہ سوشل میڈیا ایک نوکر کی طرح اچھا ہے لیکن مالک بن جائے تو نقصان دہ ہو سکتا ہے
جی کیسے ہیں
اس کے بارے میں کہاو چلتی ہے کہ اگر سوشل میڈیا ایک نوکر کی طرح ہے اچھا ہے لیکن اگر یہ مالک بن جائے نا تو نقصان دہگ بھی ہو سکتا اپنے لیے اس کو مک مالک مند مند ہیں نوک کی طری نوکری کی کرنا چاہیے مطلب اپنے انسار اس کا جو اپوگ کرنا چاہیے
ارے یہی تو یہ سیلف کنٹرول ہونا چاہیے خود پہ خود پہ کنٹرول نہیں ہے اور خود پر نہیں کاابو خ پر قابو نہیں ہوتبا تو وہ کہ نا سمے بہت ضائدہ کٹ جاتا ہے
جناب آپ نے سوشل میڈیا کے بارے میں پلسوائنٹ نیووٹ فائدے نقصان بھی بتائے آپ سے بات کر کے اچھا لگا آپ موات ہیں اللہ حافظ خدا آ کو جنت میں نصب کرے
سکریہ سکریہ جنا سکریہ